ہیلو
ہیلو
جی آواز آ رہی ہے میری
ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے
ہاں اچھے سے آ رہی ہے نا آواز جی بعلیکم السلام
اور سب خیریت
ہاں سب بڑھیا سب خیریت ہے سب اللہ کی رہ میں اور آپ کے گھر پہ ابو امی بھائی جان وغیرہ سب بڑھیا
ہاں میرے گھر پہ سب خیریت ہیں ابھی سب سونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں
اچھا اچھا آپ کہ یہاں اب کتنے بجے ہیں دس گیارہ بجے تک سو جاتے ہیں لوگ
ہاں بقت میری امد تو جلدی سو جاتی ہے اور ا امی اور ابو جان بھی سو جاتے ہیں باقی کے جو بھائی اور بجی بازی ہے نا بہن وہ لوگ تو گیارہ بارہ بجے ج ج تک ہی سوتے ہیں
اچھا اچھا ویسے آپ کے گھر میں کتنا بھائی بہن ہے
ہم میرے میرے گھر میں نا ہم خاندان میں رہتے ہیں تو پھر میری تئای امی ہیں ان کے چار بچے ہیں اور میری امی کے چار بچے ہیں ہاں بڑا خاندان ہے ہمارا
تو بڑھیا ہے جیسے ملا ہوا خاندان بتا ہے نا سارے لوگ ہوتے ہیں امی ابو اور اس کے اندر بھائید بھائی جان سبھی لوگ مل کے تھوڑا بڑھیا لگتا ہے ج
ہوں اور ابھی نا بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہو
بولیے بولیے آپ بولیے
ہم میں یہ کہہ رہی تھی نا ابھی کممنڈ رہتے ہیں سب لوگ تو پھر سات میں ہی کھانا پکتا ہے ہم لوگوں کا اور ساتھ میں ہی سوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہے نا
ارے بڑھیا بڑھیا یہ تو ہوتا ہے بڑھیا چیز ہے میں تو دیکھو میرے تو ویسے الگ الگ رہتے ہے لیکن جب ہم ویسے تو آس پاس میں رہتے ہیں لیکن میرے کو تو اتنا اچھا لگتا ہے نا جیسے ہم سبھی لوگ ساتھ میں اکٹھے ہو جائیں ہمارے امی ابو کے اور ہمارے جو چاچا چاچا جان وغیرہ ان کے بھائی جان وغیرہ ہیں وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرے کو تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو سوچتا ہوں ہمارا بھی فیملی ایک دم کمبائنڈ ہونی چاہیے
ہوں اور کیا وہی تو خاندان کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اور پت ہی ہے آپ کو آج کل تو ا سب باہر رہتی ہیں اپنے اپنے جو بزنس ہیں اور کرار نام جو کر رہے ہیں نا ہ ان کے جو چل رہے ہیں دفتر وغیرہ جاتے ہیں تو کہیں کسی کو بکتی نہیں ملتا روز رو جانے کا تب وہ کوئی تیوہار عید وغیرہ پہ ملتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دو تین دن ان کی مہمان بازی ہوتی ہے اچھے سے خاطرداری ہوتی ہے اور سب لوگ ساتھ میں مل کے گھوما پری کرتے ہیں تو کافی اچھا فیل ہوتا ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اس وقت
تو آپ اپنے گھر میں سب سے بڑی ہو یا مطلب آپ سے بڑے ہیں کوئی
نہیں میرا بھائی جان میرے سے بڑا ہے اور دو میرے سے چھوٹی چھوٹی بہن ہے
اچھا اچھا آپ سے بھائی تو آپ کا نکاح وغیرہ ہو گیا کیا ابھی
نہیں نہیں نہیں ابھی تو نہیں ہوا
اچھا ابھی نکالی ہوا تو بھائی جان کا ہو گیا ہوا آپ کے کو
ہاں ابھی تو نہیں گھر میں ابھی کسی کا نہیں ہوا
اچھا اچھ اھی دیکا وغیرہ ہوا نہیں گرمی کسی
ہاں ابھی سب پڑھ رہے ہیں نا کوئی کہیں تیاری کر رہا ہے میں تو ابھی آن لائن ورک کرتی ہوں گھر سے ہی
اچھا آپ آن لائن بڑھیا یار آج کل یہ چیز اچھی ہے کم سے کم آن لائن ورک وغیرہ کر رہے ہو تو اپنے مطلب خود کا فریڈم تو ہوتا ہی ہے خرچہ وغیرہ نکل ہی جاتا ہوگا
سو پرینٹ پلے رکھی ہے میں اسی میں کام کرتی ہوں
ہاں مطلب ایک آفس کا ٹائپ بنا رکھا ہوگا آپ
ہاں بالکل بالکل بالکل جی آپ نے صحیح فرمایا
ہوں بڑھیا یار آج کل لڑکیاں آگے آنے لگ گئی ہیں مطلب کہ ہمارے کندھے سے کندھا لگا کے چل رہی ہے سماج میں تو بڑھیا چیز ہے یہ تو ہونا بھی چاہیے
ہاں میری امی چان ساتھ دیتی ہیں میرے ہی تھینک یو تھینک یو دھنیہ واد آپ کے لیے
ہوں اور اور بتائیے آپ اپنے ف مطلب جو پریوار ہے آپ کا جو ہے خاندان اس کا بارے میں کچھ
اور تو کچھ نہیں ہے میرے خاندان میںب کسی کا ن کہا ہوا نہیں ہے اور ابھی سب اپنی اپنے پڑھائی لکھ گائی میں بیزی ہے
اچھا اچھا پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوئے پڑے ہیں سب لوگ ہیں
ہاں بالکل
اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں تو آپ جیسے کہ آپ کے گھر میں لڑکیوں کا ہمارے یہاں کی طرح لڑکیوں کا پہلے نکاح کر دیتے ہیں گھر میں آپ کے یہاں
ہاں بالکل جی ہاں ہمارے ادھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں
اچھا اور آپ کے یہاں کیا وہ وہ دہیج والا وہو بھی ہے کیا آپ کے یہاں
ہاں وہ تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی پڑھی لکھی فیملی خاندان ہوتے ہیں نا وہ خود سے کر دیتے ہیں پر ویسے نا زیادہ مانگ جاچ نہیں کرتے ہمارے یہاں
اچھا اچھا لیکن ہمارے یہاں تو میں نے دیکھا ہے مطلب بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو لوگ دہج کا تو آج کل تم نے دیکھا ہوگا آج کل کیس چل ہی رہے ہیں کہ اس لڑکی کو یہ پرتاارا دیا اس نے یہ پھانسی کھا لی
ہ صحی کہہ رہے ہو آپ
آپ کا ن کہاح ہو گیا
نہیں ابھی میرا ہوا نہیں ابھی میری اتنا عمر ہی کیا ہے جو ابھی تو کیا ہے کہ میں تھوڑا تیاری کر رہا ہوں جیسے ہی اگر کہیں پہ میں سیٹل ہو جاؤں اس کے بعد ہی میں اپنا نکاح کروں گا
او صحی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے پہلے لائف سیٹل کرنا چاہتے ہو آپ
ہوں کیونکہ دیکھو نکاح ہونے کے بعد پھر سمسیا ہوتی ہیں کیونکہ بچے بیوی ان کو سنبھالنا تھوڑا سا
ہوں
تھوڑا پہلے سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا آرتک استتی مضبوط ہو جائے پھر اس کے بعد کریں
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے ویسے بھی آپ کو پت ہی ہے ہ ا عورتوں کی نہ فرمائے سے زیادہ رہتی ہے پھر نکاح ہونے کے بعد ان کی فرمائشیں پورا کرنے کے لیے اس پیسہ بھی تو چاہیے ہے
تو ایک بار نوکری لگی ج تو پھر اس سے یہ رہتا ہے نا ایک م سمی پ پیسے آ جاتے ہیں دوسرا ہے کہ ہمارا خالی نہیں رہتا پورے دن مست اپنے کام میں بھی جی صبح شام اپنے پریوار کو ٹائم دے دو بس ایک لائف اچھی سیٹل ہو جاتی ہے
ہ صحیح کہاں آپ نے بالکل جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں
ہاں اور کیا کہتے ہیں ابھی آپ جیسے کہ پرسنل جو کیا کام کرتے ہیں ورک فرام ہوم یا کچھ آپ بھی کیا تیاری وغیرہ کرو یا آپ یہی کام بڑھا رہے ہو
نہیں نہیں نہیں میں تو ابھی یہ فی الحال میں میں نے پارٹ ٹائم جاب کی طریق طور پ رکھ لیا ہے باقی کا میں بھی کر رہی ہوں تیاری
سبھی لوگ تیار ہی کر رہے ہوے نوکری کے لیے نا
ہاں ہاں سبھی کمپ ٹیشن میں اترے پڑھے ہیں
اچھے بڑی آیاپ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کی رحم سے سبھی لوگ اپنے اپنے جیون میں سفل ہو جائیں
ہاں بالکل جو محنت کرے گا اسے تو سفلتا ملے گی
صحیح ہے صحیح ہے اور کیا کہتے آپ کے گھر میں جو سبب لوگ مکس رہتے ہیں نا
ہاں
تو آپ کے جو کیا بتا رہے تھے آپ تائ بتا رہی تھیں ان کا ان کے گھر میں بھی وہ آپ سے بڑی ہے یا ان کے گھر میں چھوٹی ہیں
نہیں میرے تائی امی کے دو تین بچے پڑے ہیں ایک چھوٹی ٹی ای مر سے
اچھا اچھا ان میں بھی تین بنے تو ان کے گھر میں نکاح ہو گیا گا پھر
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ہوگا اتنے بڑے نہیں ہیںیں کہا لائق نہیں ہے
اچھا مطلب ابھی وہ بھی لوگ پڑھ رہے ہوں گے
ہاں ویسے نکاح کے لیے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر ابھی نا گھر والے خاندان دیکھتے ہیں تو وہ چل رہا ہے جو تائی امی کی بیٹی ہے نا ان کے لیے دیکھ
اچھا اچھا صحیح ہے یار مطلب ہاں وہی ہے کہ آج کل تو ہ آج کل کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کا پسند بھی ضروری ہوتا ہے شادی میں
ہاں بالکل آپ نے صحیح کرما اور پھر نا ہمارے یہاں تو ویسے بھی دونوں کی مرضی سے ہی ہوتا ہے نا
ہ ارے ابھی یہ تو پرچلن ہو گیا ہے دیکھنے کا نہیں تو ہمارے امی جانا بوان کو تو بائیسا وہ ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہاں پہ کہاں سگائی ہو گئی کیا ہوگئی اب ان لوگوں کو تو بس یہ کہتے تھے کہ آپ تو تیار ہو جاؤ اور چلو نکاح کریں گے
ہاں پہلے ایسے ہو جاتے تھے لیکن وقت کے حساب سے سب بدل گیا ہے نا تو پھر وقت کے حساب سے پھر دوسروں کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے اور پھر آج کل آپ کو پتا ہی ہے کتنا کرائم بڑھ رہا ہے روزانہ کہ وہی لڑائی جھگڑے اور کاائے کل س ہوتے ہیں نا اس سے اچھا ہے تو پہلے ہی دیکھ دکھا کے کر لو
ہاں وہ تو ہے دیکھو بڑھیا ہے یہ بھی چیز ضروری ہے اور تو کچھ نہیں ہے بس اپنے پریوار کا خیال رکھو اپنا خیال رکھو سب سے بڑا بات ہے کہ سحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سحت ہے تو سب ہے
ہوں بہت بس آپ نے صحی فرمایا سب سے پہلے اپنی شریر کی حفاظت کرنا بھی تو ضروری ہے ہاں
لیا رہو اور باقی کا تو کوئی دقت ہی نہیں ہوتا
ہ بالکل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی دع ہے کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے سب انہیں کی مرضی ہے
ہ کوئی نہ کوئی نہ چلو تو بڑھیا ہے میں تھوڑا کام کر لیتا ہوں آپ بھی کر لیجے اب ملتے ہیں اگلی کال پہ ہے نا
ٹھیک ہے بالکللہ حافظ شکریہ آپ کو بات کرنے کے لیے